ہ
ہلو
السلام علیکم کم اور سب خیریت
ہاں سبھی کہہ رہی اپ سو کے جگب
اچھا سو کر اٹھے ہو ہم لیٹے ہوئے ہیں ابھی بس آج ہمارا کھانا د لیٹ ہو گیا تھا دیر سے کھایا تھا ہم نے کھانا
ہم نے تو دیر سے ہی کھایا تھا کافی ٹائم ہو گیا اس کے بعد ایک بجے کے سمنگ کھایا تھا
اچھا نہیں ہم تو ابھی کھا کر تھوڑی دیر پہلے ہی فری ہوئے ہیں کھا کر بس ابھی فارے ہوئے ہیں کھانا کھا کر اب تھوڑا سا لیٹ ہیں آرام کر رہے ہیں کیا بنایا تھا آج آپ نے
ہمارے گھر پہ پالک آلو بنیں گے
او آلو پالک کی سبزی بہت اچھا آئرن ہوتا ہے آلو پالک میں تو ہیلدی ہوتا ہے کافی فائدے مند ہوتا ہے صحت کے لیے پالک نا
ہاں فائدے مند تو ہوتا ہے جبھی تو کھاتے ہیں
ہاں بچوں کو چھوٹے بچوں کو کھلاتے ہیں نا پالک کی کھچڑی بنا کر جو کھلاتے ہیں اچھے لگتے
اچھا میں نہیں دیں گے کہم سے
اچھا اچھا ہاں میں اپنے بیٹے کو کھلاتی تھی پالک کی کھچڑی بنا کر تھوڑا سا پالک پیس کر اور اس کو چاول دال کے ساتھ مکس کر کے ڈال دیتی تھی تو وہ بہت اچھا
اپنے بچوں کو گھمانے نہیں لے جاتی ہ آپ کہیں
نہیں ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے چھوٹا والا جو ہے وہ زیادہ چھوٹا ہے ابھی تو ابھی اتنے چھوٹے بچے کو کو لے کر نہیں جاتے باہر انفیکشن یوں ہی لگ جاتا ہے نا بچے پر یوں ہی بیمار پڑ جاتے ہیں اس لیے لیکن آج ہم جائیں گے اپنی امی کی طرف جائیں گے آج ہم
اچھا امی نے بلایا ہوگیا اب تو
پر گئی نہیں تھی نا میرے یہاں پر سسرال میں دعوت تھی خاندان میں سب لوگوں کی تو کبھی کسی کے یہاں کبھی کسی کے گھر ہاں تو میرا جان ہی نہیں ہوا تھا امی کی طرف اب آج جانا ہوگا اتنے دن کے بعد میں میں رہ کر آؤں گی وہاں پر کچھ دن
اچھا ویسے آپ ٹورسٹ پہ جانا پسند کرتی ہیں
ہاں اچھا لگتا ہے گھومنے جانا سفر وغیرہ پر مزہ آتا ہے
ویسے آپ ہاں مجھے تو بہت پسند ہے
اچھا چلو کبھی ہم ساتھ میں چلیں گے گھومنے کے لیے چلو گے ہمارے ساتھ
ہاں آپ نے کشمیر تو دیکھا ہوا نا پکچر میں
ہاں موی ٹی وی میں ہی دیکھا ہے ہاں ایسے نہیں دیکھا ہاں کشمیر اچھا ہے ویسے میری جو بھابھی ہیں وہ گئی تھی کشمیر بھائی جان اور بھابھی جان گئے تھے پچھلے سال کش کشمیر گھومنے کے لیے تو ان کے
تیاری
ہاں تو ان کو وہ انہوں نے بہت اچھے اچھے اپنی تصویریں دکھائی تیں ہمیں کھینچی تھی وہاں پر وہاں کے وہ ہوتی ہے نا جو کشمیری لباس
وہاں پ بھیزائے ہے آاز
الگ ہی ہے وہاں کا ہاں ہاں ہاں بڑا بڑا مطلب وہ بتا رہے تھے کہ بہت اچھا تھا وہاں پر بہت ہی مطلب بہت انہوں نے بہت مزہ
برف کتنی ہے وہاں پہ بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا سہانا موسم رہتا ہے ب
ہاں جب وہ لوگ گئے تھے نا تو وہ برف والے ٹائم میں نہیں گئی تھی جو وہاں پر ایک کوئی گا وہ ہے بغیچہ ٹائپ وہاں پہ پھول ہی پھول بہت سارے مطلب اتنی طرح کے پھول ہیں وہاں پر فوٹو میں دیکھے تھے
فول فال بال میرا وہاں پہ سب طرح کی چیزیں ملتی
ہاں ہاں ہاں ارے وہاں کی وہ کیسر بھی تو فیمس ہے بہت مشہور ہے کیسر وہاں کی ہاں وہ اصلی کیسر ہوتی ہے وہاں کی
وہاں پہ تو ہر ٹائم برف پڑتی ہے نا کشمیر میں
یہ تو مجھے اتنا نہیں پتا لیکن جب وہ لوگ گئے تھے تو انہیں برف نہیں ملی تھی وہ اوپر زیادہ نہیں گئے تھے شاید ٹھنڈا رہتا ہے ہاں
ہ جی وہاں پہ پل پھول زیادہ لگتے ہیں
ہاں ہاں ہاں سیب نہیں آتے کشمیری سیب کے نام سے
ہاں وہیں پہ لگتے ہیں یہ ایسی چیزیں زیادہ
ہاں لوگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہاں کے
اللہ نے ساری خص کی اد ہی دے دی ہے ہاں
گال ایسے گلابی رہتے ہیں ان لوگوں کے بہت سندر لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں ہاں الگ ہی خوبصورتی ہے وہاں کی اور وہاں پہ وہ جو ملتا ہے نا ایک کہوہ اس کی بھی میں نے بڑی تعریف سنی ہے وہاں پہ چائے کی جگہ نا وہ قوہ وغیرہ کچھ کہتے ہیں اس کو وہ ملتا ہے ہ بڑا مہنگا ملتا ہے شہ ساٹھ یا ستر روپے کا ایک وہ چھوٹا سا کپ ملتا ہے ہمارے یہاں پر صحیح ہے دس روپے کی پندرہ روپئے کی چائے پی لو
ہی ڈلتی ہے
دے گی جی تو اس میں اس نے وہ فھلوں کی چارٹ بنا کے دی تھی کتنے روپے کی شاید آٹھ سو روپئے کی یا ہزار روپئے کی اور ہمارے یہاں کتنی سستی مل جاتی ہے جو ہازار میں ایسے بیچ
ٹورسٹ آتے ہیں نا وہاں پہ گھومنے کے لیے جیادہ ودیشی لوگ آتے ہیں اس لیے
ہاں وہ مہنگا ہی اسی وجہ سے زیادہ ہے اور پھر وہ ویسے بھی وہ ناؤ واؤ میں اور جھیل میں ایسے بیچتے ہیں تو اس کا بھی پورا اپنے وہ پیس بناتے ہی ہ گے سارے بول لو
خوبصورتی الگ ہے ہو وہاں کی دیکھ ک نہیں کرناز رہا
ہ اب آپ نے آپ نے بات چھیڑ دی گھومنے کی یہ اب ہمارا کشمیر جانے کا من کرنے لگا
میرا بھی بہت کر رہا ہے لیکن بس ساتھ میں جانے کے لیے نہیں ہے کوئی اپنے شوہر کے ساتھ چل کیا نا آپ کا
ہاں لیکن بچے چھوٹے ہیں نا پھر بچوں کو لے کرا نہیں
بچوں کو بھی گھم لے آناا وہ بھی یہ بولے ہمارے او ہماری امی ابو نے ہمیں صحی کما دیا
رہے گات چھوٹے بچوں کو فوٹو دیکھا کریں گے جب کہا کریں گے گھومنے کا
آ ہمارے امی ابو نے ہمیں چھوٹے چھوٹے ہی گھما دیا
ہاں بچپن میں گمار صحیح کہہ رہی ہیں ویسے تو آپ یہ آئیڈیا اچھا دے رہی ہیں
نا ایسے شادی ہوتی ہے اس کے نکاح کی فوٹو دیکھتے ہیں نا بچے بولتے ہم تو
ہاں میں نہیں بلایا ہاں میرا بیٹا کہتا ہے جو میرا بڑا والا بیٹا ہے وہ روتا ہے بہت کہتا ہے کیسے دیکھ رہا آتا شادی کی تو اس میں کہہ رہا تھا آپ نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا اب میں آپ کو اپنی شادی میں نہیں بلاؤں گا ہاں پھر ہم اس کو کہ دیتے ہیں بیٹا تم کھیل رہے تھے اس لیے نہیں بلایا تھا تمیں تم باہر کھیلنے چلے گئے تھے یہ تم چیز لین چلے گئے تھے ابھی تو چوٹا ہے نا تو اب اس کو اتنا پتا ہی نہیں ہے وہ باتوں میں آ جاتا
بولتے ہیں
ج جی
اور وہ دیکھ ل آپ نے ہ م ادین چستتی کی درگاہ
نہیں نہیں میں نہیں میں نے نہیں دی
کہ بہت
ہاں درگاہ وغیرہ پر میں نے میں کبھی درگاہ پر نہیں گئی ہاں میں نہیں گئی کبھی آج تک ابھی دیکھنا جانا ہوا نہیں ہے
اچھا اجمیر میں ہے نا وہاں پہ اکبر گئے تھے وہ سلیم تھے نا جب انہیں کی کرپ پاس ا ہوو تھ
اچھا اچھا اچھا ہاں وہ ٹی وی میں دیکھا ہے
ہاں ہاں تو ایسے ہی دیکھا ہے اور کچھ نے دیکھا جب ایسے ہی سن لیا ہے بس کتابوں میں پڑھ لیا ہے
ہاں ہاں ہاں
وہ پیدل گئے تھے ان کا پورا پریوار ان کا
اچھا
جبھی تو سلیم ہوئے تھے نا جبھی تو آگرہ میں وہ بنوائی تھی انہوں نے کوئی مسجد ہے اس کا نام
اچھا
ہاں وہاں سے گھوم کے آئے تھے جب سلیم پیدا ہوئے پھر اکبر نے آگرہ میں کچھ بنوایا تھا
اچھا
ہ
عالمی میں ہے بہت اچھی اچ
مکر ہے پتا ہاں م ہوور ہے ک سن کا
ہوں ہوں آگرہ ہم جب گئے تھے تو ہم ہم نے تاج محل دیکھا تھا اور لال قلعہ گئے تھے ہم
آگرے میں تو اب تو اس ٹائم ج اچھا یہ یہ آگرہ میں تو چار مل دیکھ لو
تاج محل ہے بڑا خوبصورت الگ ہی خوبصورتی ہے وہاں کی ہے نا
ہاں دیکھنے میں بڑا سونا لگتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے توو
اچھا میں نے بھی دو بار دیکھا ایک بار تو بچپن میں دیکھا تھا اور ایک بار میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی دیکھنے کی لیے بیٹا بھی تھا میرا جب ہاں مکبرہ ہے ہاں قبر اس کے نیچے اس کے اس پہ بنایا گیا ہے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی دکھاوے والی خبر ہے اصلی خبر خر ماں ہے ہی نہیں پتا نہیں اب کیا سچ کیا جھوٹ
نہیں وہ تو باورور جی کی بتاتے ہیں ا یہ تو وہاں پہ تو اس کی خبر ہے نا ممتاز کی اور ساہ ج آ گی
اب تو سب بند کر دیا ہے اندر تو جانے ہی نہیں دیتے آپ ماںپ پ اندر کی سائڈ نہا فوٹو بھی نہیں کھینچ سکتے تصویریں نہیں نکال سکتے ہ بس ایسے ہی نہیں اب نہیں جانے دیتے ہم لوگ جب تو بند تھا جو ج قبر والا ایریا ہے نا وہ علاقہ ہے وہ بند تھا
وغیرہ ڈالتے ہیں کچھ
اچھا
ہاں لیکن دس سال ہو گئے ہمیں جاا اس ٹائم تو دس سال ہو گئے ہو گیا ہمیں گئے ہوئے ہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ چلو ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ تعالی آپکو خوش رکھے
آپ کو بھی آمین
ہ ہ ہ